ہلو
ہلو
ہلو السلام علیکم
ہیلو ہلو
السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حیاال ٹھیک ہو
اصل
وعلیکم السلام
ہوں
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں تو کیا چل رہا ہے کھانا کھایا
ہی لیٹ آ بس پھر دھیرے دھیرے دیکھود
خود ٹھیک ہوتی ہے ہاں ہاں ہاں اچھا یہ بتاؤ آپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا
اوکے اور سناو ہاں میں نے بھی ختم کیا دیکھو آیا تھا نا یہ تھوڑا سا بارش کا موسم اب پھر سے وہ ہوا مجھے لگتا ہے ہوئی بند
ہ
ہ
بھ ہے
ال پڑھ رہی ہے اللہ رحم کرے گا کوئی بات نہیں
ہاں کرنا کیا
ان شاء اللہ رحم ہی ہوگا میں نے نا مہندی بھی کینسل کہ اسی وجہ سے میں نے سوچا ٹینشن میں نا مزہ نہیں آتا ہے یہاں بول ٹینشن میں
میں نے جب آ کی شادی ہے آپ کو لگاے
وہ نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے نہیں پتا ک کس اگسٹ اگسٹ میں اس کو جانا ہے پتا نہیں کون سی مطلب مہین کس ڈیٹ پہ جانا ہے وہ نہیں پتا ہاں
ٹھیک ٹھیک
اب آ گیی اچھے سے بارش
ٹھیک ہے
ہاں ہاں جی اس نے بولا فی الحال مگر اس نے مجھے پہلے سے ہی بولا تھا کہ جب نا یہ گئی اس کو ایک دو مہینے ہوئے یہاں پہ بولا مجھے اوگیسٹ میں جانا ہے
اچھا
بولا مجھے جانا ہے آگسٹ میں
چلو اچ
عزینہ اس نے اپنی بیٹی کا نام کل رکھا ہے ازینہ
ہ
ارے ہاں وہ سات مہینے کی ہو گئی
کہ نہ اس کی ڈلیوری ادھر ہی ہوئی تھی
نہیں نہیں اس کی ڈیلیوری ادھر ہی ہویی یہ یہاں گھومنے آتی ہے نا اور مائکے آتی ہیں پھر اس کی ڈیلیوری وغیرہ وہ سب پروسیس وہی ہوا اب وہ وہاں یہاں نا مائکے رہنے آئی ہے ایسے ہی نا ہاں ہاں جی
دیکھا پتا وقت
اور سناؤ
ک پت
ہاں ورنہ یہ چھوٹی ہے ابھی مجھے پتا ہے نہ وہ بھی ہے یہ تب اس نے اس نے سیکھا تھا تب مطلب مہندی اس کو بہت ٹائم لگتا تھا مہندی لگانے میں جب نہ یہ چھوٹی تھی سیلاب سے پہلے ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین کی بات میں کر رہی ہوں ہم حال ہی میں یہاں آئے تھے ایک ہی سال ہوا پھر اس نے کہا آ دیدی ایسی ہی بولا اسنے دیدی آپ کے گول مٹول ہاتھ ہے نا مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کے ہاتھ خدا کی قسم تب سے میں اس کو جانتی ہوں پھر وہ سیلاب کی وجہ سے ہوا نا وہ ڈسکرپشن پھر ملا ہی نہیں کوئی پھر بعد میں پھر سے آ گئی ہے شوبو کی جب ڈیٹ فکسنگ تھی تب بھی لگ آئی پھر شادی پہ اصل میں اس نے پتاہ ہے پیسے زیادہ مانگے باری
ہاں شادی پہ اس پیسے ہ اس نے ہمیں مانگے تھے چھ ہزار چھ کے سات ہزار میں نے اس کو دیے تھے چار ہزار اور بولا تھا وہ لوگ الگ دیں گے جو آپ سے لگوائیں گے ان کا آپ الگ لے لینا لیکن اس نے لحاظ تھوڑا بھی نہیں کیا پھر میں نے صاابا کو بول لیا
پتا ہے اس نے اس صدف کی صدف کی موسی کو کہ نا اس نے اتنی میں اچھا بولوں آپ کو
ہاتھ یہ پوری آرٹسٹ ہے اس کی مہندی مجھے اسی لیے پیاری لگتی ہے الگ ہی لک لگتا ہے اس سے ہ
اس کا کوئی
میں نے پچھلی تھا
انسٹا پہ
مجھے مجھے نہیں پتا کل بولیں گے آپ اس کو پتا ہے یہ تو باہر ہوتی ہے نا وہاں تو سب کو آتی ہے آپ کو پتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ میں مجھے کیا کہنا تھا میں گول ہی گئی اب بعد میں یاد آئے گا مجھے کچھ بولنا بھی تھا
ج
اس کے ہاتھوں کی اس کے ہاتھوں کی مہندی سے نا ہاتھ ہی ججتے ہے بہت اچھھی لگتی ہے ماں میں پچھلے سال ب دیکھو پچھلے سال بھی میں نے بولا تھا میں لاگاؤں گی لگاؤں گی لیکن یہ کب چلی گئی پت ہی نہیں چلا پھر ہوا نا وہ شبو کا مسئلہ پہلے تھی یہ اور یہی فلڈ کا ٹینشن تھا تب بھی پھر یہ چلی گئی تھی پھر اس نے مجھے تبھی بولا انشاء اللہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال آپ کو ضرور مہندی لگا لوں گی
ہاں
آج بھی دیکھو نا آج بھی سیلاب کی ٹینشن ہے
ورنہ کیا
اللہ رحم ہی کرے گا انشاء اللہ
ارے ہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں
پاپا آپ کا بولتا تھا کوئی ٹینشن نہیں ہے پانی بھی نہیں آیا ہے وہاں ہ
نہیں یہ نہیں
ہاں اور آپ نے بھی کھانا کھایا
الگا آپ سناو ہاں میں نے کھایا
بس ٹھیک اب اب وہ ٹھیک کرنے ہیں نا وہ نمبرس اس کا پروفائل بنانے کب آ ہوگی اور آپ کو یہ بھی سیکھ سکھاؤں گی ای میل کیسے کریئٹ کرتے ہیں
ایک اب اب آپ کل مجھ ویڈیو کال پہ ہی سکرین کیونکہ اب ہے نا بارش ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی مسلہ نہیں ہاں
کمبل پانا
ہاں چلو کوئی نہیں ویسے ہی کریں گے ٹھیک بات ہے
ہاں
ہ میں وہی کروں گی کوئی مسلہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا ا ہو ہو کیوں کیا ہے
کچھ نہیں ہے
اچھا
میں نے دیکھاا اپنی بیوی کو کیسے مار رہا ہاں ہاں
پت نہیں یہ آدے مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو مارتے ہے پیٹتے ہے جیسے کہ عورت کی کو آدھو کی نظر میں نا ابھی بھی عورت کی کوئی ویلو نہیں ہے لیکن یہ کتنی غالط بات ہے
ہے نا
ہاں یہ غلط بات ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا
ایسے پر ہے وہاں بہت زیادہ پانی یہ ہے
ارے وہاں جاؤ بہت ہی زیادہ پانی ہے پتا نہیں کیا میں تو ان کو ان سے ڈرتی ہوں سیلاب سے زیادہ جوو نگر والو سے اگر سچ پوچھو تو
نہیں انہوں نے اس بار جہاں پہ پچھلی بار وہاں پہ لیک ہو ہوا تھا نے انہوں نے وہاں پہ مطلب ہے اور وہ
اچھا ٹھیک
اچھا ٹھیک ہاں اور کیا ہی کر سکتے ہیں بس اس اگر سیلاب کو ترتیب میں لانا ہے نا ایک تو اللہ سے دعا کرنی ہے دوسرا کہ اب اگر یہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے کچھ ڈیزاسٹرس آئے تو ہمیں پہلے ہی ا بہت سارے پیڑ لگانے چاہیے جس سے زمین مضبوط ہو پیڑ کاٹنے نہیں چاہیے لیکن ہم کرتے الٹا ہی ہے
وہی نا
ہوں
کیا کرے
اور کیا
تفریق
اور اور کیا میری مانا سوکھ جاتی ہے یہ سب باری اس کو اتنی یہ مجھ سے نا اس کا وہ دیکھا ہی نہیں جاتا پھر وہ چہرہ شبو نے دو تین فون کیے آج دیدی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے
اور میرے بعد
ہاں اور کیا پھر بھی ان شاء اللہ رب نے کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا ہاں ہوتا پھر وہی ہے جو ہونا ہوتا انشاء اللہ سب اچھا ہی ہوگا ان شاء اللہ اب اللہ تعالی پہ یقین رکھو سب کچ ٹھیک ہوگا
مت ڈرو کوئی بات نہیں
ابھی اوپر بارش یہ نہیں ہے یہ نا پانی جامع نہیں ہوا ہے سنگم میں تین فٹ پانی ہے ابھی بس ابھی بہت کم پانی ہے وہاں حد سے بھی زیادہ کم یہ زیادہ یہاں پہ بولتے ہیں نا جموں سائڈ ہاں
تو آپ نے دیکھا وہ مگر
آرام سے بیٹھ
ڈسٹ کیا لوگوں نے
ہاں اسٹیٹ ہوڈ پہ شاید ہاں ر
وہ ہے نا وہ کوکروچ ج پارٹی ارے نہیں وہ اسٹیٹ ہوڈ کا تو یہاں پہ باہر چل رہا ہے نا بچوں کا پروٹیسٹ اسٹوڈینٹ پروٹیسٹ
اچھا ٹھیک مجھے کہاں پتا ہے وہ
ارے وہاں تو خطرناک وہاں منسٹر کا ریزگنیشن چاہیے آپ بول رہے ہیں آپ
کیوں
مودی چلو اب میں
کیوں
کال کرو
نہیں ایسی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا چلو کوئی اور بات کرتے ہیں اللہ حافظ